ہیلو اللام علیکم والالک
اور سب کہہ رہی ہے
سک خھرییت ماں پے سب خھہ رہیت
ہاں جی خہری ہی آاتتے ہیں اور امی ابو آپ کے سب فیملی میں خ رہے
سب خیریت ہے سب اللہ کی عناایت ہے اللہ کی عناایت تے
ہاں جی
بولیے
بس آپ شاپنگ کیسے کرتے ہو
سو شاپنگ تو دونوں ٹائپوں سے کر لیتے ہیں آن لائن بھی کر لیتے ہیں آف لائن بھی کر لیتے ہیں پر ہم زیادہ تر ایس سوپ شٹنگ آ آف لائن بھی کرتی ہیں آن لائن جب ٹائم نہیں ہوتا تب آن لائن کر
اچھا لیکن آ کون سی زیادہ شاپنگ اچھی لگتی ہے اور آن لائن یا آف لائن
آف لائن
صحیح کہا آپ نے آف لائن اچا اچ بیٹر ہے آن لائن سے ہوں آن لائن بےیکار رہتی پا
جی آپ نے دیکھا آن لائن آف لائن میں جب ہم ہم جو بھی بس جو بھی سامان خرید دیتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اور کئی بار اسے ویسے بھی ہاتھوں میں لے کے سخ طریقے سے ریب تو سامان بھی اچھا لگتا ہے اور کوئی ویسے دقت نہیں آتا
صحیح بات ہے اس میں ہم اپنے پیسے بھی لگا سکتے ہیں کم بڑھتی کر سکتے چیز چیز بھی ہم ایک سے اچھی دیکھ سکتے ہیں
ہوں
ایک سے دو دو سے چار دکانوں پہ دیکھ سکتے ہیں آن لائن میں تو یہ ہے
کہ جیسے کہ ہم آن لائن شاپنگ خریدتے ہیں آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو دیکھنے میں تو وستو اچھی لگتی
ہاں صحی فرمایا آپ نے
جب وہ لے کے آتا ہے تو وہ وستو خراب بھی نکل جاتی کبھی کبھی
صحیح کہا صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا اسی لیے ہاں ہاں اسی لیے ہم کو آن لائن اچھی نہیں لگتی دیکھنے میں تو وہ اچھی لگتی ہے لیکن جب ہاتھ میں مجھ کو بھی آف لائن ہی اچھی لگتی دیا ہم نے بھی منگایا ہے ایک دو بار یہ نہیں ہیلو
ہاں جی بولیے بولیے آواز آ رہی ہے ب
ہم نے بھی ہم نے بھی منگایا ہے آن لائن پر ایکچولی کیا ہوتا ہے جیسے ہم فوٹو میں تو فون میں تو اچھی لگتی ہے چیز لیکن جب ہاتھ میں آتی ہے اس کا کپڑا پسند نہیں آتا اس کا رنگ روک اچھا نہیں لگتا پینٹ پسند نہیں آپ کتا
یہ تو بات صحی ہے آپ نے بالکل صحیح بولا یہ
ہاں اس لیے ہم کو آن لائن اچھی نہیں لگتی ہم کو آف لائن ہی اچھی
ہاں یہ بات تو صحیح ہے آپ کی نہیں یہ کئی بار وہ آئے کہ جیسے کہ کچھ آفر وغیرہ چلتے ہیں تو کچھ کپڑوں پر جو دیکھنے میں کافی کپڑا بھی ہوٹو میں ایسا لگتا ہے کہے لے لو لینے کے بعد جب لے کے آتا ہے جو ڈیلیور کر کرتا ہے تو کپڑے کو دیکھ کر ہی من نہیں کرتا تمیر
صحیح فرمایا آپ نے صحیح فرمایا اچھا وہی چیز اگر بازار میں ہمیں وہی چیز مہنگی مل رہی ہے اور آن لائن وہ سستی مل رہی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ تو اس میں انتر ہوئے گا نا
وہ تو ہے
جب پیسوں میں انتر ہے تو چیز میں تو انتر ہونا ہی چاہیے یہ تھوڑی نہیں یہ چیز میں انتر نہیں ہوگا چیز میں بھی انتر ہوتا ہے ہاں وہ گھر پہ دینے آ رہا ہے ہمارے ارے وہ ہمارے گھر پہ بھی دینے آ رہا ہے سستی بھی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوئے گا نا اس کے اندر
کیوں نہیں ہوگا اس میں کوالٹی وغیرہ کا بھی انتر آئے گا جو کہ کب پڑا ہاں دیکھنے میں سامان ہو پر لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی جو پرانے کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں پرانی سائٹ ہوتی ہے ویسے وہ دن تو نہیں ہے پ ج د
آؤٹ آف آؤٹ آف فیشن ہو جاتا ہے
ہاں جی تو اس میں اسی کوالٹی میں دکھاتے ہیں تو جو دو کا ایک آدوار پیر پودے ہیں پین پہنچتے ہیں پھر وہ یا تو پھٹ جاتے ہیں یا گل سڑی سے نکل کل جاتے ہیں و
ہاں صحیح فرمایا آپ اور آپ کی امی ابو سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب اللہ کا شکر ہے سب بڑھیا ہے سب
اچھا اچھا چلو اچھی بات ہے
کے یہاں سب بڑھیا
ہاں ہمارے یہاں سب خیریت ہے
تو ویسے بھی ہمیں آن لائن ویسے تو آن لائن شاپنگ جب ٹائم نہیں ہوتا آج کے دور میں سب آن لائن ہی منگاتے ہیں پھر بھی زیادہ تر ایسے آ لائنگ کرنا اچھا لگتا ہے
ہاں جب مجبوری کی بات تو الگ ہوتی یہ کہ ہاں وہی ہمارے پاس ٹائم نہیں نہیں ہے ضروری ہے وہ سامان تب تو آن لائن منگانا ہی پڑتا ہے مجبوری میں کیا کرے جب اب جیسے کب اب گرمی کا سیزن جانے
ہاں جی
ہوتی ہے نہیں من کر رہا باہر جانے کا
صحی ہے ہاں جی اتو ہے
ہاں کبھی جیسے ہم ہم بھی لالچی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی جیسے آفر ہوتے بتا ہے کہ چلو وہاں پرہ اتنی کی ملتی ہے بس بس ہاں
دکانوں پہ بھی آفر چلنے لگتا ہے پھر جو آفر والی چیز ہوتی
نہیں کپڑوں میں نہیں جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں مکھن ہو گئے بسکٹ ہو گئے کوئی کولڈ ڈرنکس ہو گئی ان میں بھی آفر آیا
نہ وہ تو آتا ہے ار نہیں ویسے بھی بولتا ہوں اب تو دکانوں میں بھی جیسے آف لائن لوگ ہیں
ہاں بائی ون گیٹ ون
وہ تو ملتا تو ہے پر وہ کیا فائدہ اسی میں جو پیسے بڑھا دیتے ہیں جو کپڑے لیتے ہیں اسی میں برابر کر دیتے ہیں یہ تو
نام ہو جاتا ہے کہ آفر ہے
ہم جیسوں کو تسلی دلانے کے لیے کر دیتے ہیں وہ کپڑوں میں بھی پیسے نکال لیتے ہیں اتنے جو لگتے ہیں
صحیح کہا آپ نے بالکل صحیح کہا
ہاں جی میرے حساب سے آف لائن سب سے بیسٹ ہے شاپنگ اپنے ہاتھوں سے دیکھ
ہاں چیز دیکھو کہیں سے فٹوٹ تو نہیں رہا
ہاں جی ہاں نہیں ایسا ہوتا ہے جب ہم جلد بازی میں ایسے نہیں دیکھ پاتے ہیں تو اس سے دوارا بھی تو پھیرنے جا سکتے ہیں
ہاں ہاں ہاں صحی کہ لیکن آن لائن کرتے ہیں تو اس کا بھی چارج کاٹ لیتے ہیں
ہاں جی
جیسے کینسل کرتے ہیں ہم وہ جیسے اب ہمارا ڈیفیکٹ آ گیا ہے تو ہم اس کو کینسل کریں گے نا ریٹرن کریں گے باپس کریں گے تو اس کا بھی چارج لگا لیتے ت
وہ تو ہے جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو وہ سات ہی ڈبے کو نہیں کھولنے دیتے یہ بولتے جب ہمارا او ٹی پی وغیرہ آ جائے سب کچھ آ جائے اس کے بعد کھولنا
ہاں
تو یہ ساتھھی کیوں نہیں کھلنے دیتے ہیں اس کا کوئی ریزن بتایا آپ کو
نہیں آپ کو پت ہے
نہیں ہمیں بھی نہیں پتا پر شاید یہی ہے کہ پھر ریٹرن وغیرہ کرنا پڑتا ہے بہت
نہیں وہ ہاں اس کا ریزن د یہ ہے اگر ہم انیں کے سامنے کھول لیں گے وہ اگر ہم کو پسند نہیں ید تو ہم اس کو پیمنٹ نہیں کریں گے
تو ہے
ہاں ہم اس کو ایسی کیسیے اسے واپس کر دیں گے ہمیں پسند نہیں ہے اسے لے جاؤ اس سے کیا ہوگا ان کا لاس ہو جائے گا اگر وہ دیکھ چلا گیا اس کے بعد ہم اس کو کھولتے ہیں ہمیں پسند نہیں آتا ہم فون سے اس کو ریٹرن کریں گے تو اس کا چارج وہ لے لیتا ہے چارج کٹ کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ ہمارے پالٹ میں آ جاتے
وہ تو ہے یہاں یہی ہے آپ نے صحیح بتایا یہی جنے آ ہم نے صحی بولا نو ویسے بھی ہم ہم نے جو کوئی چیز منگائی جو ہماری وہ خراب نکل گئی تو ہم کیوں بلاا پیسے دینے لگے پہلے اس لیے او ٹی پی وغیرہ لے لیتے ہیں
ہوں ہوں
دے گا جب اس کی خراب چیز نکلے گی تو کوئی بھی ندے گا ان ہو گ دے گا یہ یہ لے جاؤ اپنی اپنی جو چیز منگائے جو خراب ہے تو میں کیوں لوں یہ بولیں گے سب
ہاں سی کہا اپ نے بالکل ہوں اور آپ کی ممی پاپا امی ابو کیسی شاپنگ کرتے ہیں
تو آپ نے دیکھا ہوا کہ زیادہ تر سے آف لائن ہی کرتے ہیں وہ تو
اچھا
ہ ہاں جی کیونکہ تم نے دیکھا ہوا کہ وہ ہر ایک وستو جب لینے جاتے ہیں نا اس کو دو دو بار تین تین بار بالکل کل چیک کر کے لیتے ہیں
پہلے پوری مارکیٹ دیکھتے ہیں تب جا کے ایک چیز لیتے پہلے کی لوگ ایسے تھے
اب ہم جو کچھ دو دو مہینے پہلے کپڑے لینے گیا تھا میں اپنے لیے آف لائن تو میں شام کے سات بجے نکلا تھا صبح کے وہ شام کے دس بجے تک کپڑے پ پسند آئے پسند ہی نہیں آئے
تین گھنٹے د میں
ہاں جی پورا پوری پوری رات سی ہو گئی پھر بھی پھر بھی ایسے ہی پسند آئے پھر وہ کپڑے لینے میں مزہ بھی نہیں آیا
اچھا اچھا ٹائم اوور ہو گیا تھا اس لیے اور ٹائم نہیں تھا دکانوں پہ جانے کے لیے اچھا
ویسے بھی آف لائن مجھے تو سب سے بیسٹ شاپنگ لگتی آن لائن تو جب ٹائم نہیں ہو ب جب ٹائم نہیں ہو تب ہاں جی جب ٹائم نہیں ہو جب جلد آبازی ہو ایمرجنسی ہو تب منگانا چاہیے د سے آف لائن کو لینے جاؤ خود اپنی آنگوں سے دیکھے ہوئے تو ت
کلر وغیرہ سب چیز چیک کر کے لاؤ کپڑے میں سے کلر تو نہیں نکلنا
ہ ہاں ہاں ہاں اس میں تو آن لائن میں تو ایسا کلر دیں گے کہ آپ آ کو فوٹو دیکھتے ہی پسند آ جائے گا
ہ ہاں چٹکلا
ہاں ایک دم کلر وغیرہ ایسا دوں گے فٹنگ وغیرہ کہ آپ دیکھتے ہی کہیں گے میں تو آن لائن منگاؤں گی تو اپ نے دو تین بار منگا لیا ہوا تب اس کے بعد آپ نے سوچا ہوگا کہ آن لائن کپڑا کپڑے صحیح نہیں آتے ہیںیا کچ و ل ل
اچھا چلو ٹھیک ہے نا م کچھ کام ہے میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے ہے نا خدا حافظ خدا حافظ